جی آواز آ رہی ہے میری
ہاں جی آ رہ ہے آپ کو
جی جی آ رہی آ رہی ہے
اچھا
تو کل میں یہ بتا رہا تھا آپ کو ایک چیز بتا رہا تھا کہ مطلب ایس آئی پی کیسے وغیرہ کرنی ہے
جی جی جی
ہاں تو نارملی دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے جی ایس ٹی کٹتی ہے فون پے میں تین پرسینٹ جیسے کہ جے مان لو میںس بتاتا ہوں جیسے سپم
مطلب کہ جیسے میرے کو وڈرول کرنا ہے پیسے نکالنے ہے تو اس پہ جی ایس ٹی کٹ کے پیسہ ملےا مجھے
ہاں اور اس میں بھی تمہارا وہی سین ہوتا ہے جو تم اگر ڈیمیٹ اکاؤنٹ بھی بناؤ گے
ڈیمیٹ اکاؤنٹ میرے پاس کافی سارے ہیں
نہیں نہیں کافی تو ہے اب اس میں کیا رہتا ہے نا کہ پھر تم یا تو کسی کمپنی پہ لگاؤ ٹھیک ہے کمپنی کا پورا لائز کر کے
ہوں ہوں
تمہارا اس میں گولڈ کا کیا سین رہتا ہے گولڈ تو اب دیکھو ہر سال لگ بھگ مان کے چلو میرے حساب سے تو بارہ سے پندرہ پرسینٹ کا ریٹرن دیتا ہی دیتا ہے ٹھیک ہے تو گولڈ ایز ا سیف رہتا ہے مطلب تمہارا اس میں لاس نہیں ہوتا ہے یہ سم رہتا ہے
تو اس میں ہمیں مجھے کچھ گولڈ دینا پڑتا ہے
نہیں گولڈ نہیں دینا پڑتا ہے تمہارا جیسے کہ منتھلی ہے اب ڈیلی اگر بیسس پہ آپ اگر کرو گے تو ڈیلی بیسس پہ آپ جیسے سو روپئے لگا دو ٹھیک ہے وہ کٹتا رہے گا آپ کے اکاؤنٹ سے اگر آپ کو منتھلی میں کرنا ہے کہ میری سیلری آ ہے تو آپ ایسا کر دو کہ میں ایک ہزار دو ہزار تین ہزار جتنا آپ لے سکتے آپ پہ ہے ہاں اس کو لگا دو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے مطلب آٹو پے سے کٹتا رہے گا وہا پھر وہ پتا نہیں چلتا ہے ڈیلی ڈیلی کٹے گا تو زیادہ نہیں پتا چلے گا بٹ منتھلی کٹے گا تو پت چلے گا ہم تو کہیں گے آپ ڈیلی والا کر دو ٹھیک ہے فون پے پہ جانا گولڈ اینڈ سلور کا آپشن رہتا ہے سلور پہ بھی مت کرنا گولڈ پہ کر دیں گا سلور ابھی تھوڑا ڈاؤن چل رہا ہے گولڈ ابھی ڈاؤن ہے میں تو کہوں گا کہ اگر آپ ابھی چاہو تو دس ہزار پانچ ہزار گولڈ لے لو پرچیز کر لو ابھی
تو پرچیز کرنے کے لیے پہلے مجھے وہ
مجھے وہ پیمنٹ دینی پڑے گی ہاں پیمنٹ ڈال دو نارمل اس میں دکھے گا آپ کا وہیں سے کٹے گا آپ کا
اور ایس آئی پی کا کیسے ہے
اس کو اس ایس آئی پی میں سین ہی ہے کہ آپ یا تو بیس روپئے تیس روپئے پیسے ڈیلی لگا کے چھوڑ دو وہ آپ کی ایک ایک طرح سے سیونگ بھی ہوتی رہے گی گولڈ میں اور آپ کو پیسہ بھی انویسٹ آتا رہے گا
اس میں لمٹ ہوتی ہے نا کہ ایک سال کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے کے لیے کچھ ایسا ایسا ہے
چاہے جب نکال سکتے ہو چاہے جیسے آپ اگر آپ بیس روپئے ڈالیں تو اس کا تین پرسینٹ کٹ کے آپ بیس بیس روپے نکال بھی سکتے ہو بیس نہیں مطلب مان کے لو تو آپ کو لگ بھگ دس کا تین پرسینٹ تین تین چھ لگ بھگ مان کے چلو چودہ چودہ پندرہ روپت ملے گا بٹ اگر کل نکالو گے تو اور بھائی آپ لانگ ٹائم کے لیے چھوڑ دو گے تو اگر پیسہ آپ کا بڑھے گا تو آپ کا ہی فائدہ ہے مطلب ایسے سمجھ لو کہ سو روپے ہے جب آپ کا ایک سو چھ روپے کے اوپر جائے گا تبھی آپ نکالنا اس کو
تو اس میں کچھ انٹرسٹ بھی لگتا ہے مطلب کچھ مجھے کچھ ایسے بینک میں ہم پیسے جمع کرتے ہیں تو کچھ انٹرسٹ مل کے ہمیں ایکسٹرا ملتا اسی طریقے سے اس میں میں بھی کچھ ہے
پر ہے گولڈ کا مطلب آپ کا جتنا باؤ جائے گا سونے کا باؤ جتنا آپ کا اوپر جائے گا آپ کا ہی فائدہ ہے اور ویسے بھی آپ دیکھ لو ایک سال میں دو سال میں سونا تین سال چار سال میں سونا ڈبل ہو ہی جاتا ہے
مان لو جیسے میرے کو گولڈ میں کرنا ہے آج میں نے دس ہزار روپے سے میں نے گولڈ خرید لیا
اکٹھا خری لو نہیں تو ہم تو کہیں گے تیس روپئے چالیس روپئے پاس روپئے ڈیلی والی ہے س آئی پی لگا دو بس وہ زیادہ وہ زیادہ صحیح ہے تھوڑا پیسہ کٹتا رہے گا اور والے میں جڑتا رہے گا جوڑتا رہے گا رائٹ
پھر جب مجھے وہ نکالنا ہوگا تو میں کبھی بھی نکال سکتی ہوں اس کو ٹھیک ہے مان لو کہ میں نے چھ مہینے تک گولڈ میں ڈیلی کے پچاس پچاس روپئے ڈال لیے تین ہزار روپئے چھوڑ گیا
چھ مہینے کے لیے تین ہزار کیسے جڑا ڈیڑھ ہزار مہینہ ڈیڑھ ہزار مہینہ ہوا اور چھ مہین کا لگ بھگ ہوا آپ کا چھپنچ سے تیس لگ بھگ نو ہزار روپئے
نو ہزار روپئے ہو گئے اب ا مجھے میں نو ہزار روپئے نکالوں گی تو مجھے صرف نو ہزار روپے کا گولڈ ہو گیا میرے پاس تو وہ جب میں گولڈ نکالوں گی تو مجھے نو ہزار روپے ملیں گے یا پھر بڑے کے کچھ ملے گا
وہ آپ کے گولڈ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ مطلب آپ کا گولڈ کا بھاؤ کتنا بڑا ہے
اچھا مطلب
ہاں اب جیسے میں سمجھاتا ہوں اب جیسے آج کی آج کی جو مارکیٹ ویلو ہے وہ گولڈ کی ابھی چل رہی ہے آپ کی لگ بھگ چودہ ہزار سات سو روپئے پر گرام ٹھیک ہے مطلب اگر ایک تولے کے حساب سے آپ لے کے چلو لگ بھ ایک لاکھ سٹھ ہزار روپئے ایک تولا چل رہا ہے ابھی ٹھیک ہے تو ابھی کچھ ٹائم پہلے گولڈ کا ریٹ چل رہا تھا ایک لاکھ نبے ہزار روپئے دو لاکھ ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا ڈاؤن ہوا ہے تو ابھی موقع ہے کہ اگر آپ جتنا خرید سکتے ہو اتنا خرید لو وہ آپ کے لیے یہی بینیفٹ ہے آگے چل کے گولڈ بڑے گا ہی بڑے گا
ہاں
اسی لیے میں کہہ رہا تھا اس کو ایک ٹائم پہ بھی خرید سکتے ہو آپ ایس آئی پی بھی لگا سکتے ہو اس کو اپ دونوں ساتھ ہی میں کر سکتے ہو
اچھا
ہاں وہ میں سمجھا دوں ایک بار ا آپ کھولو گے نا فون پے والا کیسے کیا کرنا ہے خود ہی آپ سمجھ گ جؤ
کوئی نہیں ابھی تو پھر میں تھوڑا سا شام کو نا آپ کو اس چیز کے لیے کال کروں گی آپ کو اسکرین وغیرہ شیئر کر دوں گی یا پھر اسکرین شاٹ شیئر کر دوں گی تب آپ بتانا سوچ تو میں ابھی کافی ٹائم چلی تھی کہ ایس آئی پی شروع کر لوں میں نے دیکھا بھی تھا فون پہ بٹ وہ تین کچھ ایسی تھی جو تین سال کے لیے تھی کچھ ایسی تھی جو پانچ سال
نہیں نہیں نہیں نہیں ارے وہ آپ اس پہ آپ اس اس پہ چلے گئے ہو گ یا شیئر مارکیٹ والے پہ چے گئے ہو
تو مجھے یہ تھا میں نے میں ت اگر تین سال کی ہے تو پھر میں تین سال بعد ہی پیسے نکال پاؤں گی
ہوں ہ نہیں اس میں کیا سین ہے نا تو اس میں آپ اسے آج ڈالے تو آپ آج بھی نکال سکتے ہو بٹ یہ تھوڑا سا یہ جی ایس ٹی لگے گی بس باقی کوئی دقت نہیں اب تین سال والے میں کیا رہتا ہے کہ اب جیسے آپ تین سال والے میں انویسٹ کرو گے اس میں بھی وہی چیز رہتا ہے اس میں بھی جی ایس ٹی دینی پڑتی ہے تو بھائی اب میں ابھی نال سکتا ہوں تو میں ابھی جی ایس ٹی د کےن کی میں نکالوںجھے ضرورت
ب ہاں بالکل بالکل اسی چیز اسی وجہ سے میں نے مھے اس میں پیسے ڈالے ہیں میں نے کہ ایک بار میں مجھے کو ایسا مل جائے جسے اچھے طریقے کیسے پورا پتا ہو کیسے ہے کیسے نہیں ہے
تو بات تو میں آپ سے پتا چل ہے کیا آپ کو بتائے اس چیز کے بارے میں ہ نہیں میں تو کافی ٹائم سے مب چل رہا ہے ن دو دو سال ہو گیا میرا میں تو یاد سمجھو جب گولڈ کا پرائز لگ بھگ نو ہزار تھا تب سے میں کر رہا ہوں اب سوچو آج کولڈ کے پرائز لگ بگ نو ہزار دا سینس مطلب ایک لاکھ روپئے توولا تھا اب ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہو گیا اور یہ ابھی دو سال کی بات ہے دو سال کی پہلے حال فی الحال میں تو ریٹ بڑا ہے اس کے دو ڈھائی سال پہلے بڑے تو ہیں بٹ یہ ہے کہ ابھی ڈاؤن ہوا ہے اب اگر اگر آپ کے پاس زیادہ اماؤنٹ پہ دس بیس ہزار ہے تو آپ اسس کو لے سکتے ہو
ابھی اتنا نہیں ہوگا ابھی میں صرف چھوٹے اماؤنٹ سے ہی کر سکتا ہوں چاہے ایس آئی پی کروں یا پھر گولڈ والا کروں
ہاں
اور مان لو جیسے کہ میں نے گولڈ میں تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے جوڑ لیا پچا ہزار ساٹھ ہزار روپئے جٹ گئے میرے گولڈ میں اگر میں وہ پیسے نکالنے کے بجائے کچھ گولڈ کے سامان
ہاں ہاں ہاں اس کو اس کو بھی وہ بھی آپشن ہے آپ کے پاس
تو پھر مطلب میرے کو شاپ وغیرہ مطلب بات کس سے کروں گی کہ کیا چاہیے کتنا چاہیے کیا ڈیزائن ہے یہ ساری چیزوں کے لیے
نہیں اس میں آپ جب آپ کا جب پراپ ہو جائے گا نا مطلب اس میں سو ہوا تو اس میں آپ کو آتا ہے مطلب اس اس کو میکنگ چارجز دینا پڑتا ہے بس اس میں زیادہ کچھ پیل نہیں رہتا
اچھا تو مطلب میں پیسے کی بجائے اپنے لیے سونا بھی بنوا سکتی ہوں اگر بنوانا چاہوں تو
ہاں اس کا آپ گولڈ کوائن بھی نکال سکتے سب سے بڑھیا سب سے بڑھیا تو وہ رہتا ہے
اچھا
ہ اس میں چوبیس کیرٹ مین اس میں چوبیس کیرٹ کا رہتا ہے نا تھوڑے جی نہیں یہ اٹھارہ رہے گا بائیس بیس چوبیس اتنا نہیں رہتا ہے اس میں پیور رہتا ہے
سوچ رہی تھی میں ابھی کافی
ہاں جب کرنا ہے اسارٹ تو بتانا بتا دیں گے کیسے کیا کرنا
ہاں میں دیکھوں گی آج شام کو گھر جا کے یا پھر ایک دو دن جب میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں پہلے اچھے طریقے سے سمجھوں گی تو آپ مجھے بتا دینا پھر اس کے بعد میں اپنا اپنا اپنا پیسوں کا بجٹ دیکھ کے پھر اسی حساب سے میں دیکھتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں
ہوں یہ صحیح رہتا ہے اب جیسے مان کے چلو ابھی اگر خرید لیجے ٹھیک ہے ابھی فائدہ کیا رہتا ابھی ڈاؤن ہے تو بڑے گا ہی بڑھے گا تم جان رہ ہو ڈیلی والے میں کیا رہتا تھا ڈیلی والے تھوڑا سا سمے دینا پڑتا ہے سمے ان دا سینس کہ مطلب اب تمہیں پتا ہے کہ ابھی کتنا ہے دھیمے دھیمے بڑے گا تو ایک بار خرید لو تو زیادہ صحیح رہتا ہے
ہاں اس کے لیے تھوڑا سا ایک بار اپنا بجٹ دیکھنا پڑے گا نا تو اسی اکارڈنگ پھر یہ ہوگا
باقی اپنی ایس آئی پی لگا دینا ساتھ میں اور کیا نارمل جو بھی لگانا پچاس سو جو بھی مینمم دس سے لگا سکتے ہو میکسیمم تھا جتنا
ڈیلی کے تسو تو
ہاں یہ بھی اتنا بھی لگا سکتے منیمم
ڈیلی کے دس روپیے سے ہو گئے منتھلی کے تین سو روپئے ہو گئے
ہاں اس کا کوئی مطلب نہیں اب کم سے کم اتنا تو ہے پچاس سو تو لگاؤ سب تو سمجھ میں بھی آتا ہے پھر
آئی بیی میں ڈیلی کے سو روپئے لگائے مہینے کے تین سو روپئے ہو گئے ایک مہینے بعد اگر میں وہ پیسے نکال توجھے صرف تین سو روپے پہ جیس ٹی ملے گا یا پھر تین سو روپے میں کچھ ایکسٹرا انٹرسٹ ایڈ ہو جائے گا میرے
ایکسٹرا انٹرسٹ ایسے ہوگا گولڈ کا باؤ بڑھے گا تو صحیح رہے گا آپ کو اور نہیں بڑھے گا تو بس تین پرسینٹ مان کے چلو کٹ کے ملے گا سمجی
ایس آئی پی میں
ایس آئی پی میں بھی وہی سین ہے آپ انویسٹ ہی کر رہے ہو نا ایک جیسے ایک جیسے مٹکا رکھا ہے یا آپ مٹکے میں یا تو ایک بار میں ڈالو یا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالو بٹ یہ ہے کہ بات تو وہی ہے بٹ یہ ہے کہ جی ایس ٹی تھوڑا کٹ کے ملتی ہے تین پرسینٹ اگر ریٹ بڑا ہے تو کوئی دقت ہی نہیں ہے پھر
اچھا
ہاں یہ چلو پھر کرتا ہوں میں
ٹھیک ہے اوکے